ہیلو ہیلو
ہیلو
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام
آواز کافی کم آ رہی ہے آپ کی
جی بولیے آب آ رہی ہے آواز
اور خیریت سے ہو
جی ہم خیریت سے ہے آپ بتائیے آپ سب آپ کے گھر میں گھر پریوار فیملی میں سب خیریت
سب خیریت سے ہے اور آپ کی امی کی طبیعت کیسے ہے ابھی
جی بالکل اللہ کا شکر
چلو شکر ہے اللہ کا درست ہے ابھی
جی آپ کے بتائے آپ کے امی ابو کی سب کی طبیعت خیریت ہے
ہاں انشاءاللہ سب خیریت سے ہیں اور آپ کے بھائی جان نے نیا کاروبار شوٹ سب تو وسے پتا ہے
جی بہت اچھا چل رہا ہے ابھی تو
چلو انشاء اللہ اچھا ہی چلے کرم رہے اللہ کا
جی میم یہ یہ تو اللہ کا اللہ کی مہربانی ان کی وہ چاہیں گے ایسے ہوئے گی
صحیح فرمایا پھر بھائی جان کو تو بہت ٹائم دینا پڑتا ہوگا کاروبار کو ہے بہت وقت تک رہنا پڑتا
جی جی بالکل اگر کاروبار اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ ان اس کاروبار کے ساتھ وہ بھائی جان بہت زیادہ بزی بھی رہتے ہیں
ہاں میرے نا ابو جان کا بھی ایسا ہی ہے اپنا کاروبار ہے تو مطلب نیند تک نہیں لے پاتے وہ سکون سے
جی بالکل کیونکہ ایک طریقے سے آپ دیکھیے کہ ذمہ داریاں ہوتی ہے وہ انسان سے کچھ بھی کرا سکتی ہے آپ کاروبار کی بول رہے ہو کاروبار میں خیر اپنا وہ خود کا پرسنل کاروبار ہے تو وہ کبھی نہ کبھی ٹائم نکال کے ایسے کبھی انجوائے کر لیتے ہیں لیکن جو و ذمہ داری کے ساتھ اپنے جیون کو جیتے ہیں وہ اپنا مطلب کہ ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتے فیملی کے سھ
صحیح فرمایا آپ نے بالکل درست فرمایا
جی
اور میں بھی بولتی ہوں ابوجا کو کہ ابھی اتنا ہاں اتنا مصروف رہتے ہو کام میں اپنے کھانے پینے کا اپنی نیند کا دھیان رکھو چلو کھانا پینا تو ہو جاتا ہے ہم کروا دیتے اور نیند مطلب دقت ہے اب کی نا صحت بھی نہیں ٹھیک رہتی تبھی
جی بالکل میں ایسے بول رہا ہوں کہ ویکتی مطلب کہ کتنا بھی کا کام کر لے لیکن اگر وہ کچھ گھنٹ کے من گھنٹوں کے لیے اگر اپنی نیند کو نکالنے تھوڑا ٹائم دیکھ تو عشاء اللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو کام کریں گے ان کا ان کے شریر پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اپن کو جب جب اپن نیند لیتے ہیں تو اپنی کیا باڈی ریلیکس ہوتی ہے اور برین ہوتا ہے وہ ایک جگہ استت رہتا ہے اگر اپن کام کرتے رہیں گے ابھی مان لیجیے اپنا کوئی امپورٹینٹ کام ہے تو ہم اپنے مستشک کو اس جگہ پر پرفیکٹ ایک جگہ ایکترت کر کے رکھیں گے جس سے کیا ہوتا ہے ہمارے برین ہے نا وہ بھی ایک ہونے میں بہت زیادہ ایکٹو نہیں رہ سکتا تو ایک طریقے سے جو نائٹ ہوتی ہے جو نائٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپن مطلب کہ نائٹ کے اندر اپن نیل نکالتے ہیں تو ویکتی کو اپنی اچھی سے اچھی چاہے وہ دو گھنٹے کی ہو یا چار گھنٹے کی نیند ہو لیکن وہ شانتی پورن نید نکل جاتی ہے تو
جو نہیں نہیںید وہ کم سے کم اور انسان زندگی کی بنیادی ضرورت نہیں تو جیسے ہمارے لیے ہا پانی غذا کے بغیر ہماری زندگی کا جو تصور ہے ن ممکن ہے اسی طرح مطلب جو مکمل اور جس کو بولتے ہیں ہم پورس کو نیند ہے نا پورسک نیند کے بغیر بھی مطلب بندہ صحت مند زندگی گزارنا انسان کے لیے مجھے تو لگتا نہیں کہ ممکن ہو سکتا ہے نا
جی بالکل اپنے مانو شریر میں جتنا امپورٹنٹ تتو ہے نا ان میں سے ایک طریقے سے نیند بھی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر ویکتی اپنی اگر اپنی نیند اچھی طریقے سے نکال لے وہ مطلب کہ مائنڈ فری رہتا ہے اس کے ڈپریشن میں بالکل نہیں رہتا کیونکہ نیند اس کی اگر آپ اچھی طریقے سے رہو گے اپنا کام کتنے بھی کتنے بھی ٹینشن رہے گی آپ کے برین میں اگر آپ اچھے سے اس کو اک ایکٹو ہو کہ اگر آپ اچھے سے نیند نکال لیتے ہو چاہے وہ دن کی ہو چاہے رات کی ہو تھوڑا ٹائم نکال کے تو واپ اپنا شریر ہے وہ سوستھ رہتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے جو نیند ہے وہ تو دیکو انسان کے جسم اور زہن دونوں راحت پہنچاتی ہے پہنچاتی ہے نا راحت دیکھو انسان کی ہاں جو تھکاوٹ ہے وہ دور کرتی ہے اور توانائی ادا کرتی ہے اگر انسان مکمل نیند حاصل کرے میرے حساب سے تو تو وے اپنے دن بھر کے امور بہتر انداز میں انجام دے سکت جو دن بھر کے اس کے امور ہوتے ہے اس کے کام ہوتے ہیں اس کا شیڈول ہوتا ہے اس کو بہت ہی بہتر انداز سے کر سکتا ہے سب
جی یہ یہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہے کیونکہ آپ کو آپ کو پتا ہوگا آپ کے گھر پریوار فیملی میں کوئی شادی ویواہ ایسے فنشن ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے اب اپن کو کیا نیند نکالنے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا جب آپ کا سا آپ کے سا۔۔ سام شادی رہتی ہے شادی ویواہ کچھ ایسے فنسن رہتے ہیں ان میں اپن دیر رات تک جگے رہتے یا کبھی کبھی تو پوری رات نہیں سوتے اپن کو مطلب کی وہ آنکھیں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تو بھاری لگتی ہے پوری باڈی ہوتی ہے جو اسٹرس مطلب کہ تھکان میں اتنی تھکان اتنی بھینکر رہتی ہے کہ ایک ویکتی مطلب اٹھ کے اپنا پانی نہیں پی سکتا تو اللہ کی مہربانی سے تو اللہ کی مہربانی سے
دیکھو نیند کی میں نے تو ہاں آپ نے بالکل درست فرمایا اگر انسان لگاتار کم نیند لے تا ہے جیسے لوگ سوتے ہی نہیں ہے نا تو ان کی صحت پر دیکھو کو منفی اثرات مرتب ہو ہو سکتے ہیں نا جیسے کم نیند کی وجہ سے سستی کمزوری چڑ چڑاپن سر درد وغیرہ مطلب اس طرح یاداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے لوگوں کی اگر نیند نہیں لیتے کیو کی ہمارا دماغ ایکٹو ہی نہیں رہتا اور جو ہاں مطلب ایسے ہی کفایات پیدا ہو سکت تی انسان کو اس کو علاوہ جو کام کی صلاحیت ہے وہ بھی ہاں متاثر ہوتی ہے ہے نا اور جو روز مرہ کے امور میں غلطیاں بڑھ جاتی ہے جو مطلب ہمارے روزمرہ کے کام ہے ان میں غلطیاں بڑھ جا تی ہے نا امور میں کیونکی ہمارا دھیان نہیں رہ پاتا ہے نا وہاں پہ کانسنٹریشن نہیں ہوتا
جی بھائی آپ نے کبھی دی کھا ہوگا آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی تو ڈاکٹر اپن کو دوائی کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ صلاح دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ گھر جا کے ریلیکس مطلب کہ اپنی باڈی کو شانت رکھنا ہے اور اچھی سے اچ ھی نیند نکالنی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے جو اپ نی جو دوائی ٹیبلیٹس ہوتی ہے ان کا اثر مطلب کہ اپن اگر ریسٹ کریں گے اپنی باڈی کو تو ان کا اثر جلدی ہوتا ہے لیکن اپن کبھی کیا سوچتے ہیں کہ اپن کا سر درد کر رہا ہے کچھ بھی درد ہو کچھ بھی اسٹریسٹ ہو باڈی کے اندر تو اپن کیا کرتے ہیں ٹیبلیٹ ٹیبلیٹ لی تے اور اپنے کام دھندے پر نکل جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اپنے شریر میں تھوڑا بہت ا فرق آرام تو ملتا ہے خدا تعالی کی وجہ سے لیکن وہ مطلب کہ بہت زیادہ ڈپرینشن مطلب بہت زیادہ تناؤ میں رہتا ہے ویکتی تو اللہ نے اس کا ایک توڑ نکالا ہے جو کہ اگر جو ویکتی دن میں محنت کرتا ہے اور رات میں اچھے سے چین سے نیند نکال بھی لیتا ہے نا وہ تو وہ جو ویکتی کام کرتا ہے چاہے کچھ بھی کرو وہ ذمہ داریوں کے خلاف یا پھر اپنی بے روزگاری سے اپنا کچھ کام کر رہا ہے وہ بچارا مزدوری کر رہا ہے تو اس کو شریر میں زیادہ فرق نہیں رہتا
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھو آج کے جدید دور میں موبائل فون سوشل میڈیا مطلب یہ سب چیزوں کا چلن بڑا بہت بڑھ گیا ہے نا ان کی وجہ سے جو لوگ ہیں دیر رات تک مطلب جاگتے رہتے ہیں اور یہی عادت ہے جو مطلب نیند کے متاثر کرتی ہے اور مختلف جسمانی و ذہنی مسائل کا جو ہے سبب بن تی ہے نا مطلب پرابلم آتی ہے ان کو مطلب ہ مطلب ہیلتھ وائز بھی پرابلمس آتی ہیں ان کو جسمانی و ذہنی جو مسائل کا سبب بنتی ہے نا
جی بالکل
کارن ہوتا ہے
جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بول جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بول نہیں پاتے ہوتے کیونکہ وہ جنم سے کیا ہوتے ہیں کہ ایک طریقے سے بولنے کی ان کی شکتی ہوتی ہے جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے تو ان کے جب جب جب ان کے کوئی کچھ بیماریاں ہوتی ہے وہ مطلب چڑچڑی سے رہتے ہیں ہر مطلب چچڑے سے رہتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی تو ڈاکٹر ان کو مطلب کہ ایسی دوائی دیتا ہے جن کے انترگت اللکوہل کی تھوڑی سی ہیں جس سے جس سے کہ مانو شریر کے اندر مطلب کہ زیادہ سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے ان سے ان کو فائدہ بھی ملتا ہے کیونکہ جب بچہ جو ششو رہتا ہے وہ چھوٹا بچہ رہتا ہے تو وہ کیا نیند م نیند میں اگر اس نے بچے نے نیند نکال لی نا کیسے بھی کر کے اس کی فیملی والوں نے اس کو ایک آدھ گھنٹے کی نیند دے دی تو وہ بچہ اپنی باڈی کو ریلیکس سمجھے گا اور وہ اس چڑچڑے پن سے بھی باہر نکل جاتا ہے
وہی ہے میں تو یہی کہتی کہ جو نیند ہے وہ جو وہ ایک عظیم نعمت ہے اور انسان کی جسمانی جیمی اور جذباتی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے نیند اگر مکمل کر لے انسان پور سکور نیند لیتا ہے تو اس کی یاداشت بھی اچھی ہوتی ہے بلند حوصلے ہوتے ہیں اور کامیاب بھی مطلب جو زندگی ہے اس کا بھی یہ ایک طرح سے مطلب آدھار ہے ہے نا اس سے ہی مطلب وہ ہوتی ہے ہاں تبھی مطلب جو انسان ہے اس کو اپنی نیند پر کا بالکل دھیان رکھنا چاہیے کم سے کم چھ سات گھنٹے کی تو روز مرہ زندگی میں نیند لینی چاہیے
جی بالکل میں تو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر ویکتی کچھ ذمہ داریوں سے جونج رہا ہے یا اس کے گھر میں کچھ پروابلم ہے تو ان پرابلمس کو ایک سائڈ رکھ کے اپنے من کہ اپنے برین سے جو برین سنکیت دیتا ہے اس کو کو سنیے برین سے آپ کو کبھی نیندس آنے سے پہلے آپ کی پلکیں تھوڑی سی جھبکتی ہے آنکھیں بھاری لگتی ہے تو ایک طریقے سے اپنے برین کا سگنل ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تھکے ہو تو آپ اپنی نیند کو
آپ سے بات کر کے ہے نا اس کے بارے میں
جی جی ہمیں جی ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے
امم چلو پھر بات کریں گے کبھی کبھی مجھے تھوڑا سا کام تھا پھر بات کر کہ ہے
جی جی جی اللہ حافظ